وعلیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ٹھیک چس
ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
بس دعا بھائی آپ سناؤ
ہاں گھر میں سبھی ٹھیک ہے آپ کے باوا جان اما جان
بس بڑھیا بس دعا دعا
اچھا آپ نیند سے اٹھے کچھ کھانا وانا کھا لیا
ہاں کھانا کھا لیا آپ نے کا
یہ تو ہاں بھائی جان میں نے بھی کھایا تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے تو آپ کو تو پتاہ ہی کہ میں ہی بیٹھا ہیئی ہوں آج تو چھٹیاں چل رہی ہے تو اس لیے بیٹھا ہوں سب ہاں تو کیوں نہا ہم اسی پہ بات کر لیں چھٹیوں پہ ہی بھ جان
ہاں بھائی تمہیں ہولڈیز کیوں پسند ہے تمہیں چھٹیاں کیوں پسند ہیں
ہاں بھائی جان تو جب ہم اس پہ بات کریں گے پھر ہم اس کے بارے میں بتائیں گے تو بھیجیں اللہتالا نے انسان کی زندگی کو ائسالگ بنایا ہے مطلب کیونک کہ اسے کام کے ساتھ ساتھ آرام کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے اس لیے مجھے مطلب کہ ہالیڈیز پسند ہے چھٹیاں پسند ہے تو اگر انسان لگاتار کام کرتا رہتا ہے تو اور آرام نہ کرے تو وہ تھک جاتا ہے اس کی صحت متاثر ہوتی ہے اور اس کا کام کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے تو اسی لیے چھٹیاں یا چھٹیاں ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے تو چھٹیاں وہ دن ہوتی ہے جب ہم اپنے مطلب کہ روزمرہ کی مصروفیات سے کچھ وقت کے لیے دور ہو کر آرام کرتے ہیں تو بچے اسکول اور کالج کی کہ پرڑوا سے مطلب کہ پڑھائی سے بریک لیتے ہیں جبکہ کام کرنے والے افراد اپنی جاب اور ذمہ داریوں سے کچھ وقت کے لیے فارغ ہوتے ہیں تو یہ چھٹیاں ہمیں نہیں طاقت اور مطلب کہ جوش دیتی ہے ہے نا بھ جان
ہاں بھائی ہاں لگاتار پڑھائییا کام سے دماغ بھی تھک جاتا ہے اسی لیے چھٹیاں فریش ہونے کی موقع دیتا ہیں اس لیے بالکل اگر ہوالیڈیز نہ ہو تو انسان تھک جاتا ہے اس لیے ہالیڈیز ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے اور جب ہماری اسکول میں پریشر ویشر پڑتا ہے دماغ وماغ پہ تو ایک ڈے ہمیں ایک دن ہمیں چھٹی کے لیے رکھنا ضروری ہے
ہاں بھائیے
آپ ہوالڈیز میں یا چھٹیاں میں عام طور پہ کیا کرتے ہو مطلب کون سے
ہاں بھائی تو مطلب کہ میں میرے لیے چھٹیاں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے تو میں ان میں گھومنے جاتا ہوں گھر گھر والوں کے ساتھ وقت بتاتا ہوں اور نئے کچھ سکلس بھی سیکھتا ہوں اور اپنے اوپر بھی مطلب کہ کچھ دھیاناصل کرتا ہوں جیسے کہ کیا آپ سے ابھی بات کی تو یہ گیان بھی مجھے مطلب کہ مل جائے گا اور مجھے اس کے بارے میں پتہ چلے گیا یہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے تو بچوں کے لیے ہالیڈیز بہت ہی اہمیت رکھتی ہے جیسا کہ میرے لیے تو پورا سال پرڑائی ہوم ورک ٹیسٹس اور ایگزامس کی وجہ سے بچے پر کافی دباؤ ہوتا ہے تو جب چھٹیاں آتی ہے تو وہ اپنے ذہن کو سکون دیتا ہے چھٹیوں میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار تا اپنے شوق پورے کرتا ہے اور خود کو فریش محسوس کرتا ہے ہے نا
ہم مجھے بھی سفر کرنا پسند ہے نئی جگہ دیکھ سنا سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے قدرت میں بہت سے ایسے جگہ ہیں جہاں پر دیکھ کر ہمارے دل کو ہمارے دماغ فریش ہوتا ہے پھر ایسی ہولی ڈز میں ہم جاتے ہیں تو پھر مزہ ہی آتا ہے ہولیڈیز میں کیا ہولڈی صرف آرام کے لیے ہونی چاہیے
نہیں بھائی ہمیں مطلب کہ یہ صرف آرام کے لیے نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ مطلب کہ اور کچھ نئے اسکلس میں نے جو آپ کو بتایا تو اسی کے ساتھ س اور بھی کچھ مطلب کہ ہالیڈی صرف
ہر لوئس آرام کرنے کے لی چاہ لیکن کچھ وقت پڑھائی بھی کرنی چاہیے بکس پڑھنی چاہے نئی نئی س کل بھی سیکھنی چاہیے گھومنا بھی ضروری ہے بٹ پڑھنا وڑھنا سب کچھ اور کام وام بھی کرنا ضروری ہے
وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ چھٹیاں صرف آرام کے لیے نہیں ہوتی بلکہ سیکھنے کا بھی ایک اچھا موقع ہوتا ہے تو چھٹیوں کے دوران ہم مالک نئی کتابیں پڑھ سکتے ہیں نئی اسکلز سیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر کورس کر سکتے ہیں یا کسی زبان کو سیکھ سکتے ہیں اس طرح چھٹیاں ہماری مل کی شخصیت کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے تو آج کے دور میں مطلب کہ بہت سے لوگ اسٹریس اور ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں تو روزانا کام ریفک مطلب کہہ مصروفیات اورخت مختلف مسائل انسان کو ذہنی طور پر تھکا دیتے ہیں تو چھوٹیا انسان کو اس اسٹریس سے نکال کے موقع دیتی ہے جب ہم کچھ دن آرام کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اور جسم دونوں تازہ ہو جاتا
ہاں یہ بس صحیح ہے اگر ہم پوری ہول ڈی صرف موبائل یوز کریں تو وقت ضائع ہو جاتا ہے اور ہماراری آنکھیں بھی خراب ہو سکتی ہے موبائل موبائل دیکھنے کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہیں اسی لیے ہولڈیز میں نہ زیاد سونا ہے نہ زیادہ دیکھنا اور اتنا زیادہ چھٹیاں بھی منانا ہے تو ہمیں فوکس کرنا ہے اپنے کام پہ بھی اور جو سے ہم بہتر رہے اچھے رہے وہی ہمیں کرنا ہے تاری بیسٹ ہولڈی کون سی تھی مطلب کون سی بیسٹ ہولڈی ہے آپ کی اور کون سی تھی
ہاں جو مطلب کہ پچھلے سال چل رہی تھی مطلب کہ جو سردیوں کی چھٹیاں تھیں میں نے اس میں بہت ہی انجوائے کیا تھا میں گیا تھا گھومنے اس میں بہت سی جگہوں اس لیے مجھے وہی مجھے سب سے پسند ہے تو میں فیملی کے ساتھ مطلب کہ وقت میں نے اس اس میں فیملی کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا تو یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے اکثر لوگ اپنی مطلب کہ جابس اور پڑھنے کی وجہ سے اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ گھر والوں کو وقت نہیں دیتے چھٹی میں پورا خاندان ایک مطلب کے ساتھ بیٹھتا ہے تو باتیں کرتا ہے اور خوشگوار لمحات گزارتا ہے تو اسی رشتوں میں محبت اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے نا بھائی جان
میری بیسٹ ہولڈی وہ تھی جب میں اپنی کزنس کے ساتھ کرکٹ کھیلنے اور پکنک جاتا تھا وہ میری بیسٹ ہولڈیج تھی اور آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کرکٹ کھیلتے ہو
ہاں بھائی جان میں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں ہاں ہاں ہاں ہاں لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آج کل اتنا نہیں کھی رہے ہیں کیونکہ آپ کو تو پتا ہی ہے کتنی گرمی ہوتی ہے تو اس لیے میں زیادہ تر مطلب کہ گھومنے گیا تھا تو وہاں سے آیا تھا تو تب سے زیادہ تر گھر میں ہی بیٹھتا ہوں ہاں تو مطلب کہ جیسے کہ میں نے بولا میں گھومنے گیا تھا تو ہالیڈیز میں صرف مطلب کہ موقع ہے مطلب کہ گھومنے کا بھی سفر کرنے کا بھی موقع ہے سفر انسان کو مطلب کہ سوچ کو ویسے ہی کرتا ہے جب ہم نئے مطلب کہ شہروں میں مطلب کہ مقامات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف مطلب کہ تہذیبوں روایوں مطلب کہ روایوں مطلب کہ رویہ ہوتا ہے نا کسی انسان کا ان لووں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو یہ تجربہ مطب کہ ہماری علم اور سمجھ سمجھنے میں اضافہ کرتا ہے بھائی جان
کیا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ ہول ڈیز میں رکھتے ہیں نا ہوم ورک ہوور کچھ یہ اچھی بات ہے یا اس کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہو آپ آپ
ہاں مطلب کہ جب ہالیڈیز میں رکھتے ہو ہوم ورک کی بھی اچھی بات ہے تاکہ یہ جو بچہ ہے یہ صرف مطلب کہ اپنی چھٹیوں کو ایسے ہی بے کار نہ جانے دے وہ تھوڑا سا پڑھ بھی لے اور مطلب کہ اگر وہ اتنا دن بھر گھومے گا تو آدھا گھنٹے کے لیے وہ پڑھ بھی سکتا ہے ہوم ورک کو بھی کر سکتا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے نا تو ہمارے ملک میں مطلب کہ مختلف قسم کے ہالیڈیز ہوتے ہیں کچھ مطلب کم کہ قومی ہالیڈیز ہوتے ہیں جیسے انڈیپنڈنس ڈے یا ریپبلک ڈے کچھ مطلب کہ مذہبی ہالیڈیز ہوتے ہیں جیسے ہاں جیسے مطلب کہ ریلیجنی مطلب کہ مذہبی ہالیڈے چھٹیاں ہوتی ہیں جیسے کہ عید الفطر اور عید الاضحی جو مسلمان مناتے ہیں تو ان خاص دنوں پر لوگ خوشی مناتے ہیں اپنے مطلب کہ عزیزوں سے ملتے ہیں اور اپنی تہذیب اور روایت کو یاد کرتے ہیں
اور ہمیں ہول ڈیز میں صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہو
ہاں بھائی
اور ہمیں ہولڈ ایج میں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس غذا خانے چاہیے اور ایگزرسائز کنٹنیو رکھنی چاہیے کیونکہ ایکزرسائز ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے کیونکہ ازرسائز سے ہم فٹ رہتے ہیں تندرست رہتے ہیں اور صبح ہمیشہ میں سوییر ہی اٹھنا چاہیے کیونکہ صبح اٹھنا میں ایک برکت ہے اور صبح کی ہوا وہ بہت فریش ہوتی ہے اسی لیے چھٹیاں میں ہمیں لیٹ تک نہیں سونا چاہیے صبح سویرے اٹھنا چاہیے اپنی کام پر فوکس دینا چاہیے نیند بھی صحیح ہے بٹ وہ ایک حد تک ہمیں نینینت بھی کرنی چاہیے
ہاں بھ جان تو مطلب کہ چھٹیاں بچوں کے لیے بھی بہت دلچسپ ہوتی ہے بچے ان دنوں میں گیمز کھیلتے ہیں ملب کہ کہانیاں پڑھتے ہیں اور اپنے مطلب کہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو اس سے ان کی ذہنی اور جسمانیط کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے تو لیکن مطلب کہ چھٹیوں کا مطلب یہی نہیں کہ ہم سارا وقت صرف سوئے موبائل یوز کرے یا وقت ضائع کرنے کا مطلب کہ شکر کر دیں تو ہمیں چھٹیوں کا دوسرا درست استعمال کرنا چاہیے اگر ہم اپنا وقت پلاننگ کے ساتھ گزارے تو چھٹیاں ہمارے لیے بہت ہی ملک مفید ثابت ہو سکتی ہیں نا بھائی جان
ہاں بھائی چھٹیاں تو اہم ہے بٹ ہمیں اس کی مس یوز نہیں کرنا ہے اس اس کا یوز اچھی طرح سے کرنا ہے زیادہ گھومنا نہیں ہے زیادہ سنا نہیں ہے زیادہ فون نہیں دیکھنا ہے زیادہ ٹی وی نہیں دیکھنا ہے ایسے ایسے کام کرنے جیسے اپنا آپ فٹ رہے اور دماغ بھی تندرست رہے اور ہم مزید چھٹیوں کو خوب انجوائے کرے ایسے انسان بنے
ہمیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے مل ان کا فائدہ اٹھانا چاہے تو مثال کے طور پر ہم روزانہ کچھ وقت مطلب کہ پڑھائی کے لیے رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بولا تھا کچھ وقت گھر والوں کی ہاں کچھ پلاننگ کر سکتے ہیں کچھ وقت گھر والوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں اور کچھ وقت اپنی صحت اور ایگزرسائز کے لیے بھی نکال سکتے ہیں تو اس طرح ہم چوٹین کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہے نا
ہاں بھائی
مطلب کہ چھٹیاں انسان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے آرام کرنے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور دماغ کو سکون حاصل ہوتا ہے تو ڈاکٹرز بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ہر انسان مطلب کہ کو کام کے مطلب کے درمیانی کچھ نہ کچھ بریک لینی چاہی چ چیاں لینی چاہے تاکہ وہ صحت مند اور خوش رہ سکے ہے نا بھائی جان
ہ بھائی چھٹیاں تو بہت اہم ہیں اسی لیے آج کی سوف توگ کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں تو ملتے ہیں کبھی اور اپنا خیال رکھنا